وبرکاتہ وعلیکم السلام بھائی بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں اللہ تعالی کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ابھی ٹھیک ہوں تو کیا کر رہے ہو آپ
بس میں بیٹھا ہی تھا آج جمعہ ہے نا اب نماز کہ اس کے بعد تیاری کرتے کروں گا لیکن میں نے سوچا آپ سے پہلے بات کروں گا
ہاں بھائی جان یہ بھی بہت ہی اچھا کام کیا آپ نے تو بھ جان میں ابھی بیٹھا تھا ابھی کھانا کھا رہا تھا تو اسی پہ مجھے یاد آیا کہ میں آپ سے ہی بات کر لیتا ہوں آج کل کیا ہے کہ لوگ بہت سے کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں ہے نا
بالکل درست بات فرمائی آپ نے
تو بھائی جان مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسی پہ بات کرنی چاہیے تو بھائی جا ملک کی کھانا اللہ کے کی بہت ہی بڑری نعمت ہے میرے بھائی تو ہم روزانہ مطلب کہ ناشتہ لنچ اور ڈنر کرتے ہیں اور مطلب کہ اکثر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا کھانا ضائ کر دیتے ہیں بھائی میرے کبھی پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیتے ہیں کبھی ضرورت سے زیادہ لے لیتے ہیں اور کبھی مطلب کہ فریج میں رکھنا رکھا ہوا کھانا بھی خراب ہو جاتا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہیں سے سرے ایسے سےے تو یہ سب فوڈ ویسٹیج کی مطلب کہ مثالیں ہیں میرے بھائی تو فوڈ ویسٹیج کا مطلب ہے ایسا کھانا جو انسان کے کھانے کے لیے تیار ہو لیکن مطل کہ اسے کھانے نہ کھایا نہ جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو آج دنیا بھر میں فوڈ ویسٹ اسٹیج کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے نا بھائی جان
بائی بھائی جان آپ نے بھائی جان یہ جو ہے فوڈ ویسٹیج آپ نے بالکل بالکل درست بعات فرمائےے
فوڈ ویسٹیج جو ہے س مراد وہ کھانا ہے جو کھانے کے قابل ہو لیکن کسی وجہ سے بائی جان ہم کیا کرتے ہیں استعمال نہ کیا جائے جو اور اس کو پھینک دیتے ہیں یہی ضائع صرف گھروں میں نہیں ہوتا ہے بلکہ کھیتوں سے لے کر بازار اور بازار سے لے کر گھر تک ہر ماہ مرحلے پر ہوتا ہے کبھی جو ہوتا ہے اسی طرح ب جاناں کبھی غلط اسٹوریج کی وجہ سے انجان اناج جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے کبھی سبزیاں اور ٹرانسپورٹ کے دوران ضائع ہو جا جاتے ہیں اور کبھی لوگ ضرورت سے زیادہ کھانا بن بنا کر یا خرید کر اسے پھینک دیتے ہیں بھائی جان بالکل بائیجان بائیان اچھا
ہاں بھائی جان بولیے تو یہ مطلب کہ ب بہت ہی ہ بری بات ہے کہ ہم ایسے کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں تو مطلب کہ ہمیں سوچنا چاہے کہ ایک طرفہ لوگ لوگوں لوگ بکے سے ایک طرف سے لوگ بک سے پریشان ہو گئے ہیں ان کے پاس کھانا نہیں ہے تو دوسری طرف ہم سارا کھانا کو روزانہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں تو یہ صرف مطلب کہ کھانے کا نقصان نہیں ہے میرے بھائی بلکہ انسانیت کا بھی نقصان ہے تو فوڈ ویسٹ جو جو ہم یہ کھانا ضائق کر دیتے ہیں تو گھروں میں بھی ہوتا ہے ہوٹلز میں بھی ہوتا ہے ریسٹورینٹوں میں بھی ا ہوتا ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشنز میں بھی اتنا زیادہ کھانا تیار کیا جاتا ہے لائک آدھے سے زیادہ بچ جاتا ہے اور آخر میں پھینک دیا جاتا ہے میری بائک تو اب سوال یہ ہے کہ فوڈ ویسٹیج کا اثر کیا ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے مطلب کہ اثر بھوک اور غربت پر پڑتی پڑتا ہے تو جب کھانا ضائع ہوتا ہے تو ان لوگوں تک نہیں پہنچتا پہنچ پاتا جو مطلب کہ جنہوںیں جنہیں ان کی ملکی سخت ضرورت رہتی ہے تو دنیا میں بہت سے بچے اور بزرگ ایسے ہیں جو وقت کہ مطلب کہ روٹی کے لیے ترستے ہیں نا بھ جان
بالکل اسی طرح بائی جان میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ویسٹیج جو ہے کہ بہت ساری وجہ ہیں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پلانگ نہیں ہیں بائی جان لوگ شاپنگ کرتے کرتے وقت ضرورت سے زیادہ سامان خرید لیتے ہیں جو بعد میں ایکسپائر ہو جاتا ہے باجار شادیوں اور پارٹیز میں جو ہے لوگ شہرت اور دکھاوے کے کے لیے بہت زیادہ کھانا تیار کرتے ہیں لیکن اس کا کافی حصہ بج کر ڈسٹ بین میں چلا جاتا ریسٹورینٹس میں بھی اسی طرح ب جان آ کر آپ دیکھ سکتے ہو گ ریسٹورینٹس میں بھی کیا کیا کیا لوگ اتنا آرڈر کر دیتے ہیں جنہیں وہ کہ کھا نہیں سکتے اس کے علاوہ کچھ لوگ صرف اس کے لیے پھل اور سبزیاں نہیں خریدتے کیونکہ ان کی شک شکل یا ان کی شکل یا سائز مکمل نہیں ہوتی حالانکہ وہ کھانے کے لیے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں
ہاں بھ جان تو میرے بھائی مطلب کہ دوسرا اثر مطلب کہ معاشی نقصان ہے تو کھانا تیار کرنے مطلب کہ کر کے یہ پیسہ ل لاتے ہیں تو کسان محنت کرتا ہے بیج لگاتا ہے مطلب کہ پانی استعمال کرتا ہے اور پھر فصل تیار ہوتی ہے تو جب وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے تو ساری محنت اور پیسہ بھی ضیاع ہو جاتا ہے تو تیسرا اثر پانی کی بربادی ہے میرے بائے تو ہر کھانے کی چیزوں کو اگانے کے لیے آپ کو تو پتا ہی ہے بہت ہی زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم کھانا پکا دیتے ہیں تو اصل میں ہم اس پانی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں جو اس کھانے کو تیار کرنے میں لگتا ہے تو چوتھا اثر مطلب کہ م ماحوولتی یعنی انوائرمنٹ پر مطلب کہ پر ہوتا ہے اثر تو جب ضائع مطلب کہ ضائع شدہ کھانا گاربیج میں جاتا ہے تو وہ مطلب کہ گلنا سڑنا اور شروع کر دیتا ہے مطلب کہ اس سے کہ آپ کو پتا یہ ایسی ایسی بدبو نکلتی ہے جو ہم مطلب کہ ہمارے لیے ہم بالکل بکل سہ نہیں سکتے تو وہ ماحول کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے تو یہ گیسز مطلب کہ بدبو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج میں بھی اثر مطلب کہ کی بھی حصہ لیتی ہے تو آج کلائمیٹ چینج پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے بائی جان تو گرمی کا مطلب کہ بننا ب وقت بارش اور مختلف قدرتی آ مطلب کہ آفات اس مسئلے کو اور مطلب کہ سنگین بنا رہی ہے تو فوڈ ویسٹیج بھی ان مل کے مسائل میں اپنا کردار ادا کرتی ہے نا بھائی جان
بالکل درست بات فرمائی بھائی جان آپ نے ب میں بہت سہمت ہا آپ کی بات اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے بائی جان فوڈ ویسٹی میشی نقصان بھی پیدا کرتے ہیں کھانا تیار کرنے کے لیے کسان محنت کرتا ہے پانی استعمال ہوتا ہے بجلی فول خر ہوتا ہے اور ٹرانسپورٹ پر پیسہ لگتا ہے جب کھانا ضائع ہوتا ہے تو یہ تمام وسائل بھی ضائع ہو جاتے ہیں گھروں میں بھی ہر مہینے کافی پیسہ صرف اس لیے برباد ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ ضرورت سے زیادہ سامان خرید لیتے ہیں بجن اسی طرح اگر ہم دیکھ کیونکہ فڈ ویسٹیج جو ہے ماحول پر بھی برا اثر ڈالتا ہے کھیتی کے لیے بہت زیادہ پانی زمین اور زمین کی ضرورت ہو ہیں جب کھانا لینڈ فل میں پھینک دیا جاتا ہے تو اس سے میتن گیس پیدا ہوتی ہے جو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا سبب بنتا ہے اس طرف فوڈ ویسٹیج صرف کھانے کا نقصان نہیں بلکہ پورے ماحول کے لیے خطرہ ہے بھائی جان
ہاں بھجن آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اب ہم مطلب کہ بات کہتے ہیں کہ فڈ ذائع کی وجہ کیا ہے ہم جو کھانا ضائع کر دیتے ہیں اس کیا اس کی وجہ کیا ہے تو سب سے پہلے وجہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اکثر ہم ملب کہ ہ دعوت میں اتنا کھانا پلیٹ میں لے لیتے ہیں جتنا مطلب کہ ہمیں کھا ہی نہیں سکتے تو دوسری وجہ ہے کہ پلاننگ کا ہونا جب مانا کہ لوگ شاپنگ پر جاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ چیزیں خرید لیتے ہیں بعد میں وہ استعمال نہیں ہوتی اور خراب ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایک مطلب کی وجہ ہے تو تیسری وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غیر ذمہ داری کچھ لوگ کھانے کی قدر نہیں کرتے اور اسے عام مطلب کہ چیز سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو چوتھی وجہ آ اور ویڈنگس سے ہے شادیوں میں اکثر عزت اور شوق کے لیے بہت ہی زیادہ کھانا تیار کیا جاتا ہے بھائی جان تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا کھانا مطلب کہ بچا بچ جاتا ہے تو مطلب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ فوڈ ویسٹیج کو روکنا مشکل نہیں ہے میرے بھائی اگر ہم سب مل کر چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑھا لے تو بہت بڑا فرق آ سکتا ہے نا بھائی جان
بالکل درست بات فرمائی آپ نے کہ مطلب کہ فوڈ ویسٹیج کیسے ہم مطلب اس کو کیسے ہم کم کریں میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں بہتروری م ٹرانسپورٹ اور فڈ ڈونیشن پروگرامز کے ذریعے کھانے کھانے کے ضائع ہونا کو کم کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے فوڈ کو زیادہ عرصے تک تازہ رکھ رکھا جا سکتا ہے طلبا اور نوجوان نسل کو کو بچپن سے بچپن سے ہی کھا نے کی قدر کرنا سے سکھائی جانا چاہیے پلیٹ میں نہ ہی کھانا لینا چاہیے جتنا آسانی سے کھایا جا سکتا ہے ہر دانی کے پیچھے کسان کی محنت اور اللہ کی نعمت ہوتی ہے اس ج ہمیں اس کی حفاظت جو ہے کرنی چاہیے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فوڈ ویسٹیج ایک سنگین مسئلہ جو بھوک غربت میشی نقصان اور ماحولت آلودگی کا سبب بنتی ہیں بھائی جان اگر ہم اسی طرح دیک اگر ہم سب مل کر کھانے کی قدر کرے ضرورت کی مطابق خد خرید خاریدا کرے بچے ہوئے کھانے کو دوبارہ استعمال کرے اور ضرورت ضرورت مندوں کی مدد کرے تو اس مسئلے کو بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے یاد رکھے کھانا ضائع کرنا سے صرف نعمت کی نا شکری نہیں ہے بلکہ مستقبل کی نقصان ہے کہ حقوق کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان تو اسی لیے سا سب مطلب کہ سکولز بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں تو کیا ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی کھانے کی اہمیت سکھانی چاہے جب بچے سیکھیں گے کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے تو وہ اسے زیادہ ضائع نہیں مطلب کہ کریں گے تو والدین بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں کہ پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا وہ کھا سکتے ہیں تو اچھی عادت ہے بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مطلا کہ دانا اگانے کے پیچھے ا کسان کی محنت ہوتی ہے میرے بائے تو جب ہم کھانا ضائع کرتے ہیں تو ہم اس محنت کی قدر نہیں کرتے بھ جن ہے نا تو بھ جن اسی کے ساتھ سھ آپ سے بات کر کے بہت ہی لگتا اچھا لگا آپ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ